ہاں بولو میں کیا بول رہی تھی ہاں ٹھیک میں بول رہی تھی ہمم
بولو پہلے آپ
میں بول رہی تھی کہ جو آپ کی کزن ہے نا
ہوں
اس نے وہاں سے فون ہی نہیں کیا ابھی مجھے لگا کہ وہ بزی مت ہوگی میں نے دو بار یہاں سے کیا
پتا ہے اس کے نا چھوٹے تین بچے ہیں بہت چھوٹے ہیں تینوں چھوٹے ہیں تو اس نے کہا ہاں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ فری ہوگی اس ٹائم تو جب وہ فری ہوگی نا تو وہ آپ کو کال کرے گی میں اس کو کال کروں گی میں اس کو بولوں گی جب آپ فری ہوگی تو آپ اقراء کو کال اس کا نام بھی اقراء ہے
میں نے ہاں اس کو لکھا ہوا تھا ٹروکالر پہ لیکن وہ آپ کو بھی کر سکتی ہے نا یہاں سے پانچ مطلب
یہ نا اس کو کیا پرابلم ہو جاتی اس نے مجھے دو تین بار کال کی تو مجھے ریسیو ہی کال آئی کال ہاں اس کو آتا ہے کال آئی مجھے لیکن ریسیو ہی نہیں ہوتی تھی کال جیسے ابھی ریسیو ہوئی نا تو ریسیو ہی نہیں ہوتی تو اس کو کیا ہو گیا اس کے ٹاسک ہو گئے خراب تو میں نے میں نے پھر اس کو بولا کہ آپ مجھے کال مت کرو ورنہ وہ میرے ساتھ پانچ کرتی میں نے پھر اس کو بولا ہے کہ آپ میرے ساتھ مت کرو کیونکہ کیا پرابلم ہے میرے فون کو مجھے پتا نہیں آپ کے ٹاسک بنا بنا بات کی خراب ہو گئے اس ٹائم وہ فری تھی
مجھے نہیں خراب ہوتے مر میں نے کل
کہ اس کے چھوٹے تین بچے اس نے کہاں میں بولو اگر انسان کے پاس کتنے بھی مم پیسے ہو لیکن تو اپنا پیسہ ہوتا ہے ضرورت ہوتی ہے تو اس نے کہا مجھے ضرورت ہے تو میں نے پھر اس کو آپ کا نمبر دیا میں نے تو آپ اس کے ساتھ
اچھا کیا کوئی بات نہیں پھر میں اس کو دوسرا نمبر دوں گی اور جب وہ میرے ساتھ ٹھیک سے کریں گی تو ہاں وہ اچھے سے کرے گی میں بولتی ہوں کہ اس کو بیچاری کو پرابلم مت جیسے اس کو آپ کس ساتھ ہو گئی مطلب ضائع
ہے نا ابھی اس کا نیا ہے مجھے مجھے پتا میرا فون میں کیا پرابلم تھی کیا نمبر ہو گیا تھا آپ ایسا کر مجھے نہیں پتا اس نے مجھے تین بار کال کی تو وہ ضائع ہو گئے پھر اس مجھے مت ہوئے ریسیو میں اس کے ایسے ہی اس کے ساتھ بھی میں اس ہوں
اس کو ٹونٹی سیون ہوں گے تو تین خراب ہی ہوئے اس کو
ہاں آپ آپ کرو گی نا اس کے ساتھ اچھے سے بات ہو تو وہ بھی ختم کرے گی پھر آپ اس کو کسی اور کا نمبر دینا مجھے مت ہے میں نے آئمن کو بولا تھا اگر کسی کا نمبر ہے تو آپ اس کو دو
دوں گی آئسن کا پھر دوں گی میں ماہک کا بھی ہے وہ بھی کر وہ لیکن ماہی ایک دن کرتی ہیں ایک پھر کریں گی دس دن بعد دوسر را مجھے سمجھ نی پھر میں نیلم کا دوں گی
نیلم کا دینا اسے پھر اور دینا آپ اسے آسوم کا مگر اس کو بولنا میں اس کو خود بولوں گی کہ یہ مطلب ان کے ساتھ ا بات کرنا میرے ساتھ اگر میں اس کو بولوں گی آپ مجھے پھر سے اس کا ٹاسک ہو جائے گا نا خراب میں اس ٹائم اسی کے ساتھ کال کرتی
میں نے کل گوگی دیدی کے ساتھ کیا پانچ کیا ا پھر بولا گوگری میں بزی ہوں ماریم کرے گی بات ٹھیک
سن
ہمیں خراب ایک بھی نہیں ہوا دیکھو کیا ہوا میں نے یہاں سے کیام آہ مریم نے کیا مير ے ساتھ فائیو ٹائمز
ہاں اچھا
اچھے سے کیا بات کتنا مزہ آیا اس کے ساتھ بات کرنے میں
وہ با تونی ہے نا بہت ا وہ تو چھوٹی ہے لیکن دماغ سے وہ
ہاں ا باتیں کر تیں بڈ ی بڈی باز جیسے لگتا ہےیہ بڈی ہیں
ہاں اس کو ہے نا بچاری کو صحت ہی نہیں ہے
اور کیا وہ بچاری کمزور ہے پھر کیا اس نے دیکھو اس نے کیا کیا میں نے یہاں سے کہ اس نے نیٹ بند کیا ہوا تھا وہ زایع ہوئی پھر گوگر ی نے بولا ہائی اس نے نیٹ کیا تھا بند اسی لیے نہیں آئی وہ گیا خراب ایک کال پھر میں نے دوسری لگائی تو اس نے اٹھائی ہی نہیں ہے کچھ ہوا تو ورنہ ہمیں پانچ کالس اچھے سے ہوئے
ٹھیک ہے ا دیکھو جب مجھے وہ کر تی ہیں نا فون تو مجھے مجھے بھی ہوتی ہیں بیچ بیچ میں نیٹ یہ جو نیٹ پرابلم ہوتی تی ہیں مجھے بھی
ہاں وہ ہوتی ہیں ا نیلم کے ساتھ بھی مجھے ہوا نیٹورک ایشو لیکن ا جو اس نے کیا نا نیٹ نیٹ اس نے ڈاٹا کیا تھا بند آیس سمجھ ڈاٹا کیا تھا بند اس نے وہی پرابلم ہوئی
اں اچھا
پھر ہوا ہے میں یہاں سے فون کرتی تھی اس کو آتا ہی نہیں تھا
ہاں یہی وجہ ہوگا یہی ریزن ہوگا ا اب اس کے ساتھ بھی آپ بات کرنا بچاری وہ بھی کچھ کم آئے گی
آپ ات رکھو بولنا کہ ہو ام پتہ ہے مجھے کس نے ٹھیک کیا فیصل نے اس نے کیا تھا ڈیلیٹ یہ ایپ پھر سے کیا ا ابسٹال تو پھر وارننگ والا جو وارننگ میں بو رہی تھی نا آ رہی ہے وارننگ وارننگ بو ہٹ گیا
اں اچھا یہ نا بیچ میں سرورس سرور ایشو مجھے سرور ایشو دکھا رہا ہے بیچ میں تو اسی وجہ سے میری کال جو ہوتی ہے نا میں اٹھا ہی نہیں
دیکھو اج جو میں نے آپ سے کیے نا سکس زیرو زیرو فائیو زیرو اپنے نمبر پر
ہوں
آپ کے ساتھ مجھے تین کرنے ا آپ کے ساتھ مجھے تین کرنے ہیں اس نمبر پر لیکن پتہ نہیں اب پرابلم ہوگی ٹھیک اس کو بھی سرور پرابلم آ رہی تھی یہ فیصل کا نمبر ہے
ہاں مجھے پتہ ہے اس کا نام آ رہا ہے اس پہ جب آپ کال کر رہی ہو تو اس کا نمبر آ رہا ہے ہ
بولا مجھے آئی فون ہے مجھے نہیں چل رہی ایپ میں نہیں کروں گا یہ دندگ اس نے بولا میں نے میں نے کیا اب میں نے یہ ایٹین کی ہے لیکن اپنے جو اپنا نمبر ہے نا مجھے اس کوس ٹینٹی سیون میں نے کیے تھے تو تین پینڈنگ ہی ہے وہ آپ کے ساتھ مجھے کرنے ہیں
ٹھیک ہے اپ کرو جب وہ چلے گا تو آپ
ہاں ٹھیک ہے اقرا کو بولنا کہ آپ فری ہو وہیں سے کرنا اس کو فون
میں اس کو بولوں گی کہ اگر آپ فری ہو تو آپ کرو اس کرو اسکے ساتھ پانچ ٹھیک ہے نا وہ اپ کے ساتھ پانچ کرے گی جلدی جلدی
پھر میں اس کو دوں گی نیلم کا نمبر اور ائسم کا ہو گئے
ٹھیک ہے وہ بھی کررہے ہیں اس ٹائم ان کا ٹاسک ختم ہی نہیں ہوا ابھی تک
دیکھو نیلم کا ٹاسک ہوا ہے ختم تھرٹی لیکن اس کو کر سکتا ہے یہاں سے کوئی فون دیکھو میں نے آپ دیکھو آپ کو ٹاسک ختم میں نے آپ کو کیا نا فون
ہاں
کو ایٹی روپیز آئیں گے یہ جو میں نے کی ہے
اچھا ٹھیک ہاں مجھے وہ پتا ہے
آپ نہیں کر سکتے ہو وہاں سے
ہاں کیا پتا میری جوتی انٹر ٹاسک رہے ہیں وہ ضایا ہوئے ہیں کہ وہ ابھی چل رہے ہیں اس کے بعد میں دیکھوں گی میں آپ ایک فائیو کرو گی نا کمپلیٹ اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ وہ تین ٹاسک ہے کہ وہ بھی
ہاں دیکھنا دیکھنا پھر میں کرونگی آپکے ساتھ
اوکے کوئی بات نہیں آپ کر سکتی ہمم ہوں ٹھیک ہے
اچھا آپ مجھے بولو کہ آپ اس کے بیڈ فری ہو
ہاں میں اس کے بعد بھی فری ہوں ابھی جب میں پھر میں آپ جب کال ختم کرو گی نا تو میں نیچے جاؤں گی پہلے دیکھو گی کہ اروا سوئی ہے کہ ابھی اٹھی ہے اگر وہ اٹھی ہے ہاں وہاں ہے نا ریزا بھی سوئی ہوئی وہاں ایمن بھی ہے ان ان کی نظر کے لیے تو اگر میں پھر میں میں دیکھوں گی کہ وہ سوئی ہوئی ہے اگر وہ جاگی ہوئی ہوگی تو میں نہیں کر سکتی کیونکہ جب وہ اٹھتی ہیں تو میں سارا کام چھوڑتی ہوں چاہے کوئی بھی کام مجھے کپڑے بدل نہیں تھے اگر وہ اٹھی ہوگی تو میں نہیں بدلوں گی ویسے ہی رہوں گی مجھے کیونکہ سب سے پہلے وہ ہے پھر بعد میں کام ہے
ہاں اور
پھر کام کام تو ہوتا رہے گا یہ تو اس کا بچپن ہے نا اب مجھے اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا ہے اسی وجہ سے کیونکہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو زیادہ دیکھو کام تو ہوتا رہے گا وہ سوی ہے میں نے کیا کام اب وہ جاگے گی تو اس کا ٹائم ہے ہے نا
ہاں ہاں اور وہ چھوٹی ہے
ہاں اور وہ بہت چھوٹی ہے اور پہلی اسکول جو ہوتی ہیں ب چے کی وہ ماں کی گود ہوتی ہے ماں جو اس کو سیکھ دے گی وہی بچہ سیکھے گا
اس کا ہسبینڈ کیا کرتا ہے اقرا کا
اس کا ہے شاپ پتہ نہیں کون سا شاپ ہے تو اس کا شوپ ہے تو بو نا بڑگاوں میں رہتی ہے اس نے ایک بھی نہیں کیا بس اس کے فون میں یہ ایپ ہے فون کسی کو نہیں کیا اگر وہ کیا ہاں اگر وہ یہاں سے فون کر تی پھر اسے کوئی فون کرتا تھوڑی بہت وہ بھی پیسے کماتی
اس کو بھی سمجھ پھر آتا ہے سمجھ
ہاں مجھے پہلے سمجھ مت آیا پھر اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے
اور کیا پہلے کس کو سمجھ آئے گا جیسے مطلب میں نے پہلی بار کیا تو تھوڑا سمجھانا کسی کو بولا ہم نے کہ کیا کرنا ہے ایمن دیدی کو
ہاں مجھے نا نہیں مجھے پہلی بار پہلے مجھے ایک کال میں مس مطلب ہو گئی تھوڑی مسٹیک دوسری بار مجھے پھر سمجھ آیا کہ کیا کرنا ہے
مجھے ارشا دی اس نے ابر نیلم نے بھی فون کیا بھی آئیسوم نے بھی میں مت کاٹ سکتی ہوں میں ایپ میں ھوں
نہیں آپ میرے ساتھ آپ دوسرے جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرو ٹاسک پھر ان کے ساتھ آپ بات کر سکتی ہو
نہیں آپ بولنا اقرا کو مجھے اس کے ساتھ نہیں کرنا ہے نیلم کے ساتھ میں نے کیے اس کے ساتھ پانچ کیا پتہ کیا پتہ کچھ مت بولے گی بسمہ وسما کا نمبر لو تو اس کو بھی کرو
ٹھیک ہے میں اقرا کپ
ہاں پہلے دیکھنا اب نیچے اٹھی ہیں کہ نہیں پھر مجھے فون کرنا ٹھیک ہے
میں اروا کو نظر دیتی ہوں کہ وہ ہو گیا ٹائم
ہاں میں کاٹوں ہاں میں کاٹوں گی تو پھر کرنا میں کاٹوں گی پھر وہی سے کرنا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں عروہ کو دیکھتی ہوں ٹھیک ہے